ہیلو ہائے کیسے ہیں
میں ٹھیک ہوں اپ کیسی ہیں
میں بھی ٹھیک ہوں مجھے چائے پی رہی تھی چائے پسند ہی آپکو
ہاں چائے پسند ہے اپ بناتی ہیں چائے تو ویسے سب کو پسند اتی ہوگی چائے تو بہت ترقی ہوتی ہے نا
ہاں وہ تو الائچی کی بنتی ہے چائے گرین ٹی لیمن ٹی بلیک تھی
اب تو مصالحہ چائے بھی بہت چلزی نے سپائس ملک ٹی بولتے ہیں جو
چیز صحیح
کون سی چائے پیتی ہیں اپ کو کون سی پسند ہے
کیسے بناتی ہیں اپ کدھر کیسے بنتی ہیں
ہمارے ادھر تو چائے میں پانی نہیں ڈالتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پانی ڈالتے ہیں پتی ڈال کے کھولا دیتے ہیں پھر اس میں دودھ ڈال کے کر ڈالتے ہیں ایسا نہیں کرتی ہوں میں میں تو ڈائریکٹ ہمارے ہاں صرف دودھ ہی دودھ کی چائے بنتی ہے ارے ہم باریک اور موٹی مکس چائے پتی اتی ہے کھلی ہوئی وہ ہم نے مطلب اگر دو کپ بناتی ہوں تو وہ ایک سپون وہ ڈال دیتی ہوں چائے پتی دو سپون شکر اسی میں الائچی ڈال دیتی ہوں پیزا ہوتا ہے تو پھر بہت ساری ادرک گریٹ کر کے ڈال دو تو اس کا ٹیسٹ سا انہان
پھر اس کو کم سے کم نہیں ہم ادھے گھنٹے تک پکاتے ہیں جب تک ایک دم اچھی تھک سیدھی ہو جاتی ایک دم سوندی نہیں ہو جاتی اپ کو کون سی پسند ہے
میں تو مصالحہ والی بناتی ہوں وہ بھی ٹیسٹی ہوتی ہے اچھا میں ہاف ہاف کر کے بناتی ہوں ہاس پانی
اچھا اچھا
وہ بھی اچھی لگتی ہے تو میں یہ کرتی ہوں
جی جی اچھا کرش کر کے ڈالتی ہوں
اس کو نا بوائل کر لیتی ہوں پکا لیتے ہیں صرف فلیور جتنے
ھم کچھ لوگ تیز پتہ بھی ڈال
ہاں اچھا اچھا یہ نہیں پتا تھا
میں نے میں نے ایک لوگوں کو کیا پی تھی انہوں نے تیز پتہ کیونکہ بہت تیز پتہ اور دالچینی جو ہوتی ہے نا وہ شوگر پیشنٹ کے لیے اچھی ہوتی ہے دن میں گئی تھی انہوں نے اتنی تیز پتہ دالچینیسٹی کو ہوتی ہے نا میٹھی میٹھی تو انہوں نے شوگر وہ ڈالا تھا کو اچھے سے پکا کے دی تھی وداؤٹ ادھر فیول بہت اچھی لگ رہی تھی اسی لیے نال دال چینی تو اس وقت تو ڈائری دو چاند تو ٹیسٹ بھی کھل کر اتا ہے اور ہیلتھ کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے
تو یہ ہے کہ بیلیفیٹ جی بیلی سیٹ وغیرہ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے
ا
اور ویسے بھی اپریشنز ہیں اج کل بچے ہوتے ہیں پیٹ اتنا باہر ا جاتا ہے گرین ٹی تو لے نہیں چاہیے دو ٹائم میں سے ایک ٹائم گرین ٹی ہو مست تو پہلی فیٹ بھی کم کرتی ہے
صحیح کہہ رہے ہیں ہاں تو پھر کیا کرتے ہیں چائے اس میں چائے پتی ڈال دیں گے سر وہ جو پانی سپائس واٹر تیار کر
ہاں ہاں
چائے کو ایک یا دو منٹ تک پکائیں یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو جائے، پھر دودھ اور چینی ڈال کر پکائیں۔
اور دو سے چار منٹ تک ابالتے رہیں۔
پھر اسے اچھی کریم ملتی ہے اور چائے بھی اچھی ہوتی ہے اور کالر بھی بھورا ہو جاتا ہے۔
کچھ لوگ چائے میں کریم بھی ڈالتے ہیں اوپر موٹی کریم مجھے چائے پر بھی کریم پسند ہے۔
ویسے مجھے چائے پر کریم کھانا پسند ہے۔
ہاہا اشوک مالی جہاں کچھ لوگ کریم میں روٹی کھاتے ہیں۔ ورنہ یہ ٹاس اپ ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، وہ ٹوسٹ آتے ہیں، ان پر کچھ کریم لگائیں، پھر یہ بھی مت پوچھو کہ کریمی کریم کتنی پیاری لگتی ہے جو میرے پاس کریمی دال ٹوسٹ کے ساتھ ہے
ہاں ٹھیک ہے میں نہیں کرتا جیسے اگر آپ کیفین فری چائے پینا چاہتے ہیں تو سادہ زنجیر چائے اس سے ہاضمہ بھی اچھی ہے
اچھا
آج سے میں نے دو کپ پانی لیا جن میں سے ایک جس میں ادرک ملایا گیا اور پھر اس میں اور صحت ب
اچھا
ہاں پانی ابالنے کے بعد میں ایک کروں گا۔ اس کے بعد جب وہ ابلے اگر اس ادرک کو اچھی طرح ابال لیا جائے سے سے منٹ تک پکنے دیں آپ کے مطابق کیا اتنا سٹرانگ جنجر کا ٹیسٹ چاہیے اس حساب سے اپ پکا لیں گے
جی
اس کے بعد قران سے ہٹا اچھا جی منہ پہ جو رس ہے وہ گیس جب ان کم نہیں ڈالنا بند کرنے کے بعد جب اپ اب نکالو گے چائے اب ڈالنا ہے اور شہد کو بھی تبھی ڈال
اور اس کو نا گرم گرم نہ پینا ہے بہت اچھی دیتی ہے پیٹ کے ڈائریشن کے لیے اور مچھلی کے لیے بھی سپیشلی یہ تو میرا مطلب میں نے دیکھا ہے پیکر بہت افیکٹو ہے میری مدر یو ہے وہ اکثر نہیں ہے
پتلی کے لیے
ہاں مچھلی کے لیے جنملی فائدہ مند ہے اگر ہنی سکپ کرنا ہے تو کر سکتی ہوں ا ادرک اور لیمن جوس تھا مزی اری
اچھا
تو اس میں نا ادرک نہیں پاتی اس میں چائے چائے پتی بالکل تھوڑی سی نان کی چائے پتی ڈالو پانی میں اور شکر ڈالنا ہے ڈال لو اب اس کو چار سے پانچ پانچ منٹ کے لیے اج میں جب وہ ایک نفس سے ادھی کا جائے اس کے بعد اس میں نا اور ڈالو
اچھا
اور پھر اس کو ہے پھر اس کو لیمن بھی اس کو کب میں اور صرف متلی نہیں ا
اچھا مجھے یہ چیز نہیں پتہ ٹرائی کروں گی
اور ادرک تو ویسے ہی ہے نا سردیوں میں بہت فائدہ کرتا
پہاڑی چائل کا بھی نام سنا ہے میں نے کبھی ڈرائے نہیں دی لیکن پہاڑی
ہاں شاید سے وہ گرین لیف اتی ہے چائے کی چائے کی اوریجنل گرین ہوتی ہے وہ شاید پہاڑ سے وغیرہ گئی تو میں ٹرائی کروں گی وہ پہاڑی چائے کیسی ہوتی ہوں
ہاں اس کو سردی میں کام ہو جاتا ہے نا سردی دکان نہ رہتی ہے ناگن ہو جاتی ہے اس کے لیے بھی ایک چائے بنتی ہے تلسی کے لیویز دال دو چار پانچ سات جتنی ڈالنی ہے اس میں کالی مرچ ڈال دو ادرک ڈال دو کچھ لوگ تو چائے کی پتی بھی ڈالتے ہیں لیکن میں چائے کی پتی نہیں ڈالتی میڈیسن یوز کرتی ہوں دو تین بار اپ کی سردی اچھی ہو جائے گی اس میں تھوڑا سا ٹرمرک پاؤڈر ڈال دو کیونکہ ہلدی میں ہے نا وہ ہوتی ہیں اینٹی سیپٹک ہوتا ہے جو ہیل بہت جلدی کرتا ہے زخم کچھ بھی ہوا تو اموینیٹی بوسٹ کرتا ہیں چای پلس ہلدی
ہلدی بہت فائدہ کرتی ہے میں زدہ تر کھانوں میں ہلدی ڈالتی ڈال ہاں پھر اس کو ہے نا کبھی ہے نا جیسے تو اپ نے شام کو پینی ہے تو دو چار گھنٹے پہلے ہی نا اس میں کالی مرچ اور ادرک اور تلسی کے جو پتے ہیں ہم کو بھگا کے رکھ دو تھوڑا سا ریسٹ کرو پھر ایک گلاس پانی ڈالو تو پکا پکا کے پکا پکا کے ادھا گلاس کر کے پھر اس کو کھان کیتی اس کو تھوڑا سا نمک ڈال دی کہ اپ کو گلے کو تھوڑا سا ملے وہ ایک دم کونکنا اتنے پکانی ہیں اسکو
ہم لوگ پانی میں نے اس کا گیو بی ڈال ڈیٹا ہے
ہاں بھی ڈالتے ہیں لیکن ہلدی بھی ڈالو نا ہلدی بھی اچھی ہے
اچھے ایفیکٹس رہتی ہے
ہاں اگیا ہوں کہ تو میں نے بس معائنہ ٹرائی نہیں کیا لیکن گیہوں کا یہ رہتا ہے جی گیا ہوا ہے نا رات میں نا چند سب چیزوں میں نا
کچھ بھی نہیں ہم لوگ اس میں ہم لوگ بناتے ہیں تو جب پکاتی ہے نا جب سے زیادہ پانی میں الے
چلیں ٹھیک ہے چائے کی ریسپی بن کے بہت
جی میں بھی اپ کے ساتھ ضرور ٹرائی
چلیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے بائے